کیا حال ہے جی آپ کیا حال ہے جی آپ ٹھیک ہو
ہاں ٹھیک ہو
صحیح ٹھیک کیا بہت دن کے بعد آج کل کی گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہو گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کااصب
اور فون ہی نہیں کرتے
ہاں میں تھوڑا بزی ہوتا ہوں اب کام کی وجہ سے
اتنی بزی کیوں ہے
ہ ہمیں کال پروجیکٹ ووجیکٹ کرنا ہوتا ہے اسی کی وجہ سے تھوڑا بزی ہوتا ہو
اچھا ٹھیک ہے مجھے نا پتا ہے
ہاں
مجھے مجھے لگاؤ کوئی پریشانی وریشانی خدا خدا نا خاستہ اسی لیے فون وون کیوں نہیں کرتے
کیا اللہ سلامت ہے کہ آپ کو اور سنا گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کے
ہاں ٹھیک ہو
چلو ٹھیک اچھی بات ہے گڈ گن اور کھانا شانا کھایا اچھے سے
ہاں کھانا کھایا آپ نے کھایا
ہاں میں نے بھی کھانا کھایا
اچھا سبزی کیا تھی
سبزی ہم کو مرغا تھا اور ساگ تھا ہاں جناا مرغا بھی بہت مہنگا ہوتا ہو گیا ہے دو سو ڈھائی سو روپے کلو ہوگیا گ پت ہاں اتنا مہنگا ہے آج
پرسوں پرسوں تھا دو سو
پچاس روپئے چڑھ گئے ہاں پچاس روپئے چڑ انڈا بھی دو سو چالیس روپئے ڈر ہے
اتنا مہنگا کیوں
پتہ نہیں کیا بات ہے اتنا مہنگائی ابھی تو برات چل رہی ہے بہ تو آج تک کل آتا ہی نہیں کچھ پینسوں میں سے پتہ نہیں بہت پریشانی ہو گئی
وارات میں نہیں کھواتے انڈے وانڈے مگر اس میں زیادہ چھ گیا
ہاں وہ بات بھی ہ وہاں اتنا اتنا
بھی ہے بہت
ہم
کاپر وہ ہے نا کاپر اس کی اس کیی
آپ کو کتنا آپ کو کتنے تک ہوگا کہاں پر ہے ابھی اپنے پاس
بہت ہے نا
کتنا روپئے پچاس ساٹھ ہزار کا
وہ دو لاکھ کا ہے
اس ٹائم کے ن کال آیا تھا آپ نے گھر والوں کا گھر والوں کے بجیر اچھا ابھی تو زیادہ ہی آئے گا
ہاں
ابھی زیادہ ہی آئے گا آپ مہنگائی بہت ہے ابھی
مہنگائی بڑھ گئی
ہوں
اس کی وجہ سے بھی پریشانی ہو گئی
ہوں ہ
میری بائی بھائی دو ہے بہنیں بھی دو ہے اس کی شادی بھی کرنی ہے
ہوں
اس کی مطلب زیادہ دلنا ہے پیسے بھی نہیں ہیں کیا کروں پریشانی ہے وہاں پر ماں ہے وہ بھی بیمار ہے اس کی وجہ سے پریشانی بھی ہے
چلو اللہ پہ بھروسہ کرو وہ سب ٹھیک کرے گا اللہ ہے نا اللہ
ا مین
اللہ سب ٹھیک کرے گا ان شاء اللہ
ان شاء الامن
ہوں اور آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے آپ کہ ماں بہنوں ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے
خدا کرے وہ موسم ٹھیک رہے
ہاں وہ بات بھی ہے وہ ٹھیک رہنی چاہیے باقی کچھ نہیں ہے آپ کو ہے نا زیادہ لگاؤ آپ کو لگاؤ ہے نا زیادہ ہ
کس سے لگاؤ ہے
مائ کے والوں سے ج
سب لڑی لڑکیوں کو وہ مائکے والے کے مائک والے کو یہ ساتھ لگانا ہے لگؤ ہے
ہاں وہ بات بھی ہے آپ کو بھی زیادہ ہی تھوڑا بہت
آپ کو ہے نا گھر والوں کے ساتھ بہت
ہاں ہوگا نا اور کیا
پور کیایا بولتے ہیں
ہووگا ہوگا
سب لڑکیوں کو ہے گھر والوں کے ساتھ بہت ہے
ہوں اپ لوگوں کو سلام سب کو سلامت خل رکھیں سب کو خوش رکھیں سب کو
اورمی
بری بات سے بچا ہے سب کو بری نظر سے ب چاہیے سب کو وہی اچھی بات ہے ہم لوگ بھی اسی میں خوش ہیں جس کو جس کو جیسی نیت ہوتی ہے اس کو پھر وہ خود ملتی ہے نا جو اچھا سوچے گا کسی کے لیے اس کے لیے بھی اچھا کرتا ہے اوپر والا وہو
صحیح ہے
ہاں میںیک کوئی اور کرے گا اچھا کسی کے ساتھ اس کو اچھا ہی پھل ملے گا اب کرو گے اچھا کسی کے ساتھ آپ کو بھی اچھا ہی فل ملے گا
جو اچھا کریں گے وہ اچھا بریں گے
ہاں جیسے بولتے ہیں تو جیسے کرنی ویسے برنی وہی بات
میں نے بھی وہی بولا جیسے کرنی ویس ویسے اس بار نے
ہاں وہ بات بھی ہے صحیح چلو اور اور سنو چائے شائے کھانا وانا کھایا اچھے سے
ہاں کھانا کھایا
اور ٹھیک ہو بھائی بھائی ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے
اور ٹھیک ہی ہے مگر ابھی مطلب مت ہے مطلب کار بھی وہ بھی ٹھپ گیا
اور کیا کام کام کچھ نہیں
کام کام کام بھی اور تھٹھپ گیا
پورا ٹھپ ہو گیا کیا کریں گے
ہاں
اپ کو یہی انداز
کام کام کی کام کی وجہ سے ہے نا بہت پریشانی ہو گئی
اور کیا
اور اور پریشانی ہے یہ ہاں بارش بھی پڑ رہی ہے اس کی وجہ سے بھی پریشانی ہو گئی
اور کیا
اللہ رحم کرے سب کو
ہاں
اور بچہ یہ سہلاب آ نا مطلب سہلاب
سیلاب آئے ہیں بہت جگہوں پہ آئے ہیں سیلاب
اللہ رحم کرے سب کو
ہاں سب واہ واہ سلام
سب تھوڑ تھوڑ پھوڑ کر مکانوں کو پانی میں گر گئے
ہاں وہ بات بھی ہے
میں دیکھتی ہوں ایک فون مجھے ٹینشن ہو گیا
ہاں کیا کریں گے اوپر والے کا قہر ہے ہمیں اپنے اعمال ہے اپنے آعمال بھر اوپر والا ہم کو بولتا ہے سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدھر جاؤ سدر جا
کرتے نہیں ہے ہم بول کہ ہمارا امال ہے وہ ہے یہ ہے ہم نماز نہیں پڑھتے قرآن نہیں پڑھتے خدا کی عبادت نہیں کرتے مگر منہ سے بولتے ہیں کرتے نہیں ہیں
ہاں وہ بات بھی ہے
ال ن تو نہیں شمائدہ کے سامنے مطلب عبادت کرنی چاہیے
پ
اور کیا
سب کچھ تو ا
ہاں وہی بات
خی خی نے ہمیں بنایا سب کو مطلب بنایا وہ بھی وہ سب وہ بھی سب دیتا ہے رز بھی دی ہے سب دیتا ہے بی اللہ
ہاں
مگر اس کے ہم
کشمیر کے کشمیر کے موسم پہ کچھ بھروسہ نہیں ہے کتنی گرمی تھی کچھ دن پہلے
ہاںاں
اب تو وہ لوگ بولتے تھے مر گئے مر گئے گرم سے مر گئے گرم سے اب دیکھو کتنی ٹھنڈی ہو گئی ہے اب
مجھے نہیں لگتا مجھے کو نہیں لگتی زیادہ زیادہ گرمی میری میرا پتی کو لگتے ہے زیادہ گ گرمی
ہاں
وہ مجھے پ مطلب فین ہے نا وہ دن بھر چالو رکھتا ہے
ہگ مجھے تو لگتی ہے اس کو تو گھر میں لگتی ہوگی
ہاں اس کو بہت گرمی لگتی ہے
ہاں اور کیا
میں میں تو مجبور ہو سکتی ہوں میں مج
اور سنا
اور کیا سناؤ مجھے اب نیند آ گئی آپ تو سو سونے جا رہی ہو میں
اچھی بات ہے
اب ٹھنڈ بھی لگ گئی فین چالو ہے نا اس سے اس لیے مجھے ٹھنڈ بھی لگی میرا پ ت ہے نا وہ مجھے ظلم گار ہے اس نے پہلے سے پنکھے کو لگایا
چھ اسکول
اس کو پتہ ہے میری بیوی کو ٹھنڈ لگتی ہے
چلو اللہ
وہ میری بات کی وہ میری بات سنتی سنتی کہا وہ
عامیر مجھے بھی دے ہدایت ان کو بھی دے سب
ہ سب کو د ہ لایت وہ بات بھی ہے نرم دبیعت پہ بانے سب لوگ
ہاں
نرم طبیعت ہوتی ہے سب اچھے اچھے سے رہیں گے پھر
ہاں اللہ تعالی سب کوئی د ہے د
ا چل اچھی بات ہے اور اشاء اللہ ان شاء اللہ سب خود ہے
مگر جب ہم اچھے بنیں گے اور ہمارا بیٹا بھی اچھا ہوگا
اشاء اللہ ہو گچا ان شاء اللہ
ہم کو اچھا بننا ہے
ہوں اچھا
ہم بنتے نہیں اچھا اچھا
بنے گئے ان شاء اللہ
ہم کرتے جگڑا بار بار
اچھا ٹھیک ہے آپ کو بھی سلامت رکھیے السلام علیکم ا